السلام علیکم ایک بہت اہم سوال ہے
وعلیکم السلام اہم سوال لگتا ہے پھر سے کوئی فلسفہ حملہ ہونے والا ہے
قرض کرو کل صبح تم اٹھو اور تمہارے بینک اکاؤنٹ میں سو کروڑ روپے آ جائیں
پہلے تو میں دوبارہ سو جاؤں گا کیونکہ اتنی خوشی میں مجھے یقین ہی نہیں آئے گا
نہیں یہ جواب نہیں ہے واقع سو کروڑ ہے
پھر میں یہ بینک جاؤں گا
کیوں
اس لیے کہ کہیں بینک والا نہ کہے بھائی غلطی سے آ گئے ہیں واپس کرو
اچھا مان لیا کہ پیسے واقعی تمہارے ہیں سب سے پہلی خریداری کیا ہوگی
ایک زبردست گھر
غلط جواب
کیوں
کیونکہ ہر عام آدمی یہی جواب دیتا ہے
ہاں تو پھر تم بتاؤ
ہا ہامیں پہلے ایک بہت مہنگی کاف کافی خریدوں گا اور پھر پورا دن لوگوں سے کہوں گا پیسے خوشی نہیں خرید سکتی کافی ہاتھ میں پکڑ کر
ہوں ہوں ہوں یعنی تم امیر ہونے کے بعد بھی فلسفہ جاڑو گے
جی بالکل
اگر اگر ا چھا اگر سو کروڑ مل جائے تو کیا تم کام کرنا چھوڑ دو گے
نہیں
واہ کتنی محن محنتی سوچ ہے
ہا ہا ہے ارے نہیں گھر والے پھر بھی کہیں گے کچھ کام دھندا ہی کر لیا کرو
یہ بات تو سچ ہے ہمارے ہاں اگر انسان چاند پرھر بھی پہنچ جائے تو رشتتے دار پوچھتے ہیں اچھا مستقل نوکری کب کرو گے
ہ ہ ہاں ہاں بالکل
ہ اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا فرض کرو تم نے سو کروڑ میں ایک جزیا خرید لیا
ہاں
جزیہ کا نام کیا رکھو گے؟
جزیرہ سکون
ہو اور وہاں کون رہے گا
وہاں وہاں صرف وہ لوگ جو صبح چھ بجے گڈ مارننگ کے میسج نہ بھیجتے ہو
ہا ہا تو پھر جزیرہ خالی رہے گا
شاید
اچھا اگر تم اتنے امیر ہو جاؤ تو کیا تمہاری دوست بدل جائیں گے
نہیں دوست نہیں بدلیں گے
ارے کیا بول رہے ہو بھائی واقعی
ہاں لیکن ان کے میسجز بدل جائیں گے
ہا ہا کیسے بدل جائیں گے میسج
پہلے لکھتے ہیں ہیلو
ہ اور بعد بھی کیا لکھ
بھائی ایک چھوٹا سا کام تھا
یہ تو بھائی حقیقت بولی تم
اچھا تم بتاؤ سو کروڑ ملنے کے بعد سب سے فضول خرچی کیا کرو گے
میں ہر آن لائن سیل میں چیزیں خریدوں گا
ضرورت کی
نہیں ضرورت کی کیوں
پھر کیا خریدو گے؟
صرف اس لیے کہ لکھا ہو صرف اس لیئےے لکھا ہوگا ستر فیصد ڈسکاؤنٹ جس میں ستر فیصد ڈسکاؤنٹ ہوگا وہی چیز ہے
ہا ہا یعنی تم تیس ہزار یہ چیز نو ہزار میں خرید کر خوش ہو جاؤ گے
بالکل تیس ہزار کی جیز جب نو ہزار میں ملے گی کیوں نہیں خوش ہووں گا
ہاں ہاں جبک ضرورت ایک روپے کی بھی نہیں تھی
یہی تو اصل شاپنگ ہے بھائی
اچھا اگر تمہیں سو کروڑ مل جائے تو تم تو کیا تم مشہور ہونا چاہو گے یا نہیں
ہرگز نی کیوں مشہور ہونا ہوگی کیونکہ پھر لوگ پوچھیں گے اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس بھائی
اور تم کیا جواب دو گے
دعاؤں کا نتیجہ بتاؤں گا بھائی
اچھا ایک سوال میں پوچھتا ہوں
پوچو
اگر سو کروڑ اور ایک سچا دوست دونوں میں سے ایک چیز رکھنی ہو
مشکل مشکل سوال ہے میرے بھائی
جواب دو
بھائی سچا دوست ہی پکوں گا میرے کو لگتا ہے
واہ یہ جواب دیا ہے
کیونکہ سچا دوست ہوگا تو شاید وہ بھی سو کروڑ والا نکل آئے
ہاں تمہاری نیت ابھی ابھی پیسوں پر ہی ہے
ظاہر ہے میرے بھائی
آخری سوال
ہ جی بولیے
اگر واقع عقل صبح سو کروڑ مل جائے تو سب سے پہلے کس کو فون کرو گے
پہلے تو میں اپنے والدین کو فون کروں
بہت ہی بڑھیا
تمہارےاس سو کروڑ مل جائے تم کس کو
اپنے اکاؤنٹینٹ کو اور کس کو ہا ہا ہا
تمہارے پاس اکاؤنٹنٹ کہاں ہے ابھی میرے بھائی
نہیں لیکن سو کروڑ آنے کے بعد ڈھونڈ لوں گا
ہ ہ ٹھیک ہے آج کی گفتگو کا نتیجہ
اگر سو کروڑ مل جائ تو انسان کے خواب بڑے ہو جاتے ہیں
اور رشتہ دار زیادہ ہو جاتے
جی بالکل اگر ہم ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن جائیں تو کیا کرو گے آپ
میں اگر ایک دن کے لیے اگر وزیر اعظم بن جاؤں گا تو پہلے تو میں کام کروں گا پہلے میں اسپورٹس کو جو اپنے جو کھیل کود ہے ان چیزوں کو ترجیح دوں گا اور جو بھی اس ملک میں جو بھی بے روزگار ہے کام کے بغیر ہے ان روزگار دوں گا اور جس کے پاس بھی فون کی کمی ہے اس کو فون دے دوں گا اگر ہم اگر تم بن گئے تو کیا کرو گے میرے بھائی
اگر میں ایک دن کا وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلے میں جو یہ ہسپتال ہے ان پہ پیسہ لگاؤں گا تاکہ جو لوگ ہے وہ زیادہ بیماریوں کے شکار نہ ہو اور اپنی صحت پہ دھیان دے اور ان کا علاج کم سے کم رک کیوں میں ہو اور دوسری چیز میں جو یہ ہے ایجوکیشن یعنی کہ تعلیم تعلیمات والا مقالبہ اس میں میں پیسے لگاؤں گا تاکہ جو ہے ہر ایک شخص پڑھا لکھا ہو جائے اور جو ہے اس میں ذہنی تبدیلیات آئے یہ ایسی چیزیں میں کر سکتا ہوں
کیا بات ہے بہت عمدہ بہت عمدہ اب ایک ایک فنی بات بول دو فی کو نچ اگر تارا موبائل فون اچانک غائب ہو جائے تو تو کیا ہوگا بھائی تو پا پورا ملک صر پ مت اٹھا لو گے
جی بالکل کیونکہ آج جو سارے معاملات ہیں وہ موبائل فون کے ذریعے ہی ہوتے ہیں پیسے کسی دوسرے کو بیچنے ہو وہ بھی موبائل فون سے ہوتا ہے کسی سے بات کرنی ہو وہ بھی موبائل فون سے ہوتا ہے آج موبائل فون کے بنا سانس نہیں لی جاتی ہے تو اسی لیے اگر یہ موبائل فون ہے خدا ن خواستہ گوم گیا تو میں پورا ملک سر پر اٹھا لوں گا
ہ صحی بات ہے اور ایک سوال میں تم سے پوچھوں گا اگر کیا بولتے ہیں ایک مرد د عورت ایک دوسرے کا دماغ پڑھ سکے تو یہ یہ تو کیا ہی ہوگا دنیا میں اگر میں
دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی مرد اپنے آپ کو مارنے لگیں گے عورتیں راج کریں گی یہ سب چیزیں ہوس سکتی ہے کیونکہ عورتوں کا دماغ بہت ہی تیزا چالاک عورت ایک چالک ہوتی ہے اسے کب کیا کرنا ہے کب کے کب کس جپٹنا ہے کس پر جھپٹنا ہے وہ یہ کر سکتی ہے
پر میں تو اس بات سے سہمت نہیں ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کا دماغ تو کوئی نہیں پڑ سکتا اگر ایسی ایسا ایسی کوئی شکتی مل بھی جائے مردوں کو کہ عورتوں کا دماغ پڑھ لو تو اتنی چیزیں چلتی رہتی ہے اتنی چیزیں چلتی رہتی ہے دماغ میں عورتوں کے کہ اس کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا مرد کی کیا سوچ رہی ہے اگر ایک چیز بتا دی تو وہ دوسری چیز بتا دے گی تیسری چیز بتا دی تو وہ دوسری چیز گ میرے خیال میں یہ چیز ہے اور مردوں کا مردوں کے مردوں کا کیا لگتا ہے ت مردوں کا دماغ پڑھ سکتے ہیں عورتیں
جی جی بالکل پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں کیونکہ مرد جو ہے مرد حضرات جو ہے وہ زیادہ سوچتے نہیں ہے وہ جتنا عورت چالک ہوتی ہے اتنا مرد نہیں ہوتا کیونکہ اس پہ مرد پہ ذمہ داریاں ہوتی ہوتی ہے گھر کی بیوی کی ماں باپ کی چونک تو یہ اتنا نہیں سوچ پاتا اتنا چالاک نہیں یہ ہوتا ہے عورت عورتوں عورت عورت عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا دماغ جو ہے تیز ہو جاتا ہے ایک گھر کی بات ادھر ہوتی ہے دوسرے گھر کی بات وہاں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مرد پر اپنا حق جماتی ہے
ہاں ہاں صحیح بات کہی آپ نے کیا ایک مرد مرد کی بہت چیزیں بہت بہت ذمہ داریاں ہوتی ہے گھر کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے اور عیال کی ذمہ داریاں بھی
جی بالکل
سوچنا پڑتا ہے ایک مرض کوک کیا کرے ا پیسوں کا سوچنا پڑتا ہے یہ پیسے کہاں سے لائے اگر جب پیسے جب یہ کرتا ہے لاتا ہے پھر وہ خرچ آئے کس جگہ اچھی سے اچھی جگہ خرچ خرچ کرنا بھی چاہیے
جی جی جی بالکل بالکل کرنے کو تو مرد کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن یہ ذمہ داریاں اس کو روک لیتی ہیں
ہاں ہاں سحیح بالکل بالکل
تو آپ کے خیال میں اب مرد کو عورت کے جھانسے میں سے پھنسنے سے کیا کرنا چاہیے
مجھے لگتا ہے کہ جہاں سے میں تو عورت نہیں پھنساتی بس ا عورتوں کا دماغ نہیں پڑ سکتے اور جتنا بی میں